ہیلو السلام علیکم کمبہل
سلام علیک
وعلیکم السلام بہن
سب خیریت بہن
سب کیریئر میںین کیا کرتیج ہیں
کچھ نے بہن بس پرانی یادیں تازہ کر لی تھی وہ یادیں اسکول کے وہ دن جب لنچ بریک کا سب سے زیادہ انتظار رہتا تھا بن
کل اور آدھا ٹائم تو اپنا ڈبہ دوسرے کو کھلانے میں نکل جاتا تھا وی
ہاں ہاں اور ٹیچر کے آتے ہی سب اچانک شانت بننے کی ایکٹنگ کرتے تھے
لیکن جیسے ہی ٹیچر باہر جاتے تھ پوری کلاس پھر سے مارکیٹ بن جاتی تھی میم
سب سے مزیدار تو اینوئول فنکشن کی پریکٹس ہوتی تھی بہن
سچ میں پڑھائی کم اورس ڈانس پریکٹس میں زیادہ ہوتی تھی
ہاں اور سچ کہا ہے بہن تم نے اور ایگزام کے ایک دن پہلے سب کو ٹاپر یاد آتے تھے
ہاں امپورٹنٹ کوشچن بتا دو امپورٹنٹ کوشچن بتا دو والا فیس چلتا تھا پین
ہاں ہاں ہاں صحیح کہا بہن تم نے تو
کبھی کبھی لگتا ہے اسکل ٹائم واپس آ جانا چاہیے بہن
کاش ایسا ہوتا تھا بہن یاد ہے مارننگ اسمبلی جب صبح صبح نیند سے بھری آنکھیں سات لائن کھڑے رہنا پڑتا تھا ہمیں
اور اگر کوئی لیٹ ہو جائے تو گیٹ پر یہ روک لیتے تھے پھر ڈائری میں نوٹ لکھواے تھے یاد ہے میم
ہاں اور پیٹی سر کی آواز دور سے ہی سن کر سب سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے
مجھے تو ن اینسن کے بعے والی پریئرس یاد ہے پوری اسکول ایک ساتھ جاتی مجھے کتنا اچھا لگتا تھاانا وہن
ہاں اور اسمبلی ختم ہوتے ہی سب اپنے فرینڈس کے ساتھ کلاس تک جانے کے لیے ریس لگاتے تھے
اسپیشلی وہ فرنٹ بینچ پکڑنے کی لڑائی یاد ہے میں نے آپ کو
ہاں یاد ہے بہن ارے فرنٹ بینچ نہیں پیچھے والی لاٹ بینچ زیادہ فیمس تھی
لال ڈرنش والوں کی اپنی ہی دنیا ہوتی تھی بہن
وہاں بیٹھ کر ڈرائنگ بناتے تھے کچھ سیکریٹلی اسنیک کھاتے تھے
ہاں صی کہا میں تم نے اور کچھ لوگ تو نوٹ بک کے پیچھے گیمس کھیلتے تھے
ہاں بہن یاد جب ٹیچر اچانک بولتے تھے آج سرپرائز ٹیسٹ ہوں گا
او گاڈ اس مومنٹ پر تو پورا کاسٹ شواک ہو جاتا تھا نا پہن کتنا ڈر لگتا تھا اس سمے
ہاں سچ کہا اور پھر سب ایک دوسرے کا فیس دیکھتے لگنے لگتے تھے جیسے کوئی میریکلس ہو رہا جائے گا
اسٹوڈنٹ تو ایسے ایکٹنگ کرتی تھے جیسے انہیں کچھ نہیں آتا لیکن بعد میں سب سے زیادہ مارکس ان کے ہی آتے تھ رہن
ہاں صحیح کہا تم نے وہ ٹاپرس ایسے ہی کہتے تھے کہ ہم نے کچھ نہیں پڑھا پر وہ ٹاپر لوگ الگ ہی لیول پر ہوتے تھے
ہاں سچ کہااں اور ایک دم ہوالے کی سائلینس صرف پیج پلٹنے کی آواز آتی تھی وہ یاد ہے
ہاں سچ کہا تم نے بہن مجھے تو سب سے زیادہ ڈر انویسٹیگیٹر کے واکنگ ساؤنڈ سے لگتا تھا
اور ایگزام ختم ہونے کے بعد والی خوشی
سچ میں اس دن بگ کے ہلکے لگتا تھا اور مڑ بھی
یہ سب سے زیادہ کیوٹ ہے ہے
ہاں تمہارے ڈبے میں کیا لایا یہی سب سے امپورٹنٹ سوال ہوتا تھا
نہیں کہا تم نے اور اگر کسی کے گھر سے پاستا یا نوڈلس آئے آئے ہو تو پورا گروپ اسی کے پاس بیٹھ جاتا تھا پین
مجھے یاد تھے تم ہمیشہ چپس ایکسٹرا لاتی تھی
ہاں بہن کیونکہ تمہیں سب سے زیادہ وہی پسند ہوتے تھے نا کیونکہ مجھے پتا تھا تو میرا پورا لنچ کھا جا
ہاں ہاں اور کینٹین کی لائن کتنی لمبی ہوتی تھی
اسپیشلی سموسے والے دن
ہاں تم نے سچ کہا اور پیسے کم پٹ جاتے تھے تو مل کر کنٹریبیوٹ کرتے تھے وہ دن بھی کیا دن تھے
ہی کہا تم نے وہ شیونگ والی فیلنگ بہت پیاری تھی
کہ لگتا تھا
ہاں بہن پورا بیگ بوکس اور شوز پورے گلے ہو جاتے ہےھی
اور کلاس میں بیٹھ کر فین کے نیچے سوخ سکھانے کی کوشش کرتے تھے ہم سب
ہ پہن لیکن بارش میں اسکول کا مزہ ہی الگ تھا
ہاں خاص کر جب اسپورٹ پیریڈ کینسل ہو جاتا تھا مجھے تو مزہ ہی آ جاتا تھا
سہی کہا بہن تم نے اور پھر پوری کلاس میں نوائز بڑھ جاتی تھی
ہاں کچھ لوگ ونڈوز سے بارش دیکھتے رہتے تھے
ہاں صحیح کہا تم نے اور کچھ نہ سکریٹری سانگس گنگناتے تھے یاد ہے تمیں
ہاں ویسے تمہیں کون سا سبجیکٹ سب سے زیادہ پسند تھا
مجھے ہاں میں سچ بتاؤں تو مجھے انگلش بہت ہی پسند تھی اسٹوریز پڑھنے میں مزہ آتا تھااک میں
مجھے ہسٹری اچھی لگتی تھی لیکن ڈیٹس یاد کرنا بہت مشکل تھا
ہاں بہن میتھس کا کیا
آنیسٹلی میتھ ایگزام دیکھ کر تو میری اسل باہر نکل جاتی تھی بہن
سیم بہین لیکن جب آنسر صحیح آ جائے نا تو الگ ہی کانفیڈنس آتا تھا ہمہے
ہاں اور سچ کہا بہن تم نے اور سائنس لیب تو وہ بھی کتنی فنی ہوتی تھی
اسپیشلی ایکسپریمنٹس والے دن تو بہت ہی مزہ آتی تھی بہت ایکسائٹمنٹ رہتی تھی وہ
ہاں سچ کہا کچھ اسٹوڈنٹس سرف بلیک کوٹ پہن نے کے لیے ایکسائٹیڈ رہتے تے تھے بہن
کیا اور اینیول ڈے کی پریپریشن یاد ہے
ہاں وہ کیسے بھول سکتی ہوں بہن میں وہ تو یہ پورا اسکول فیسٹیول جیسا لگنے لگتا تھا
کلاس بنک کرنے کا مزہ ہی الگ تھا ہے
اور ٹیچر بھی اس ٹائم تھوڑے سافٹ ہو جاتے تھے
پیج پر جانے سے پہلے کتنی نروسنس ہوتی تھی بہن
ہاں لیکن پرفارمنس ختم ہوتے ہی کانفیڈنس کا ہ ہو جاتا تھا بہن
آڈینس میں بیٹھ کر پیار کرتی ہیں
ہاں اور وہ فیلگ انیسٹلی بہت اسپیشل تھی بہن
یاد کر کے ابھی بھی اموشنل فیل پہ گ
سیم سیم اس دن سب سے فیس پر اسمائل بھی تھی اور سیڈنیس بھی تھی بہن ہاں بہن اسٹے ان ٹچ بولنے کتنا ایزی تھا لیکن بعد میں سب اپنی لائف میں بزی ہو گئے جیسے مانو کوئی کسی کو پہچان ہی نہیں پاتا اسپیشلی وہ کلاس روم
بیٹھےتے ہیں
ہاں ہاں سچ کہا کبھی کبھی پرانے فوٹوز دیکھ کر لگتا ہے ٹائم بہت جلدی نکل گیا ہاں اسکول سے زیادہ فریڈم تھی اور اسائنمنٹ لاسٹ موومنٹ پر کمپلیٹ کرنے کی ہیبٹ
کل سبمٹ کرنا ہے گ
اور گروپ پروجیکٹ میں ایک پرسن پورا کام کرتا تھا باقی صرف نام لکھا ہوتے تھے کالج کینٹین کی میموریز بھی بھرا ہوا ہے کبھی کبھی فیوچر ڈسکشن کرتے تھے کبھی کرشش کے بارے میں کبھی بوائے فرینڈ کے بارے میں کتنا مزہ آتا تھا بہن مجھے لگتا ہے انوسنٹ تب چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی مل جاتی تھی بہن سچ کہا بس فرینڈز ہوم ورک اور ہالیڈیز کی ایکسائٹمنٹ تھی بہن تک اور چھٹیا کے بعد نئی بکس کی خوشبو واؤ ہاں بہن اب وہ ایکسائٹمنٹ کئی کھ گئی ہے تاکہ پھر سے ابھی وہی کلاس روم وہی فرینڈس اور وہی کیئر فری ڈیٹس جی سکے اور چھٹی کے گھنٹے بجتے جو خوشی ہوتی تھی نا بہن اس کا کوئی کمپریزن ہی نہیں تھا اچھا چلو بہن ٹھیک ہے خدا حافظ ابھی بعد میں بات کریں گے